والسلام کیا حال ہے ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
میں بھی ٹھیک ہوں
ہاں عضل جان ٹھیک ہے
عضل جان بھی ٹھیک ہے
وہ گئی اسکول
ہاں میں نے ڈالا ابھی اس کو
اچھا ٹھیک ہے
محمد رضان ٹھیک ہے
ہاں الحمد للہ اس کو نہیں ہوئی ہیں سمر وکیشن
وہاں ڈیپینڈ کرتا ہے ڈیٹ از یور اون ویل
اچھا ٹھیک
میں نے سوچا آج ڈالوں گی یہ پھر پاگل کرتے ہیں گھر پہ
اچھا اچھا ٹھیک
آج موسم بھی تھوڑا ٹھنڈا تھا تو مت تھی لیکن ہیومڈیٹی بہت ہے
ہاں ہیومڈیٹی ہے پھر کیا کیا ہاں وہ نانی کے ساتھ میں کھلا ہے
اچھا ٹھیک بس دعا آپ سناؤ شبو ٹھیک ہے پھر آئی مما ٹھیک سے واپس
ہاں الحمد للہ سے وہ گھر آ گئی کل
وہاں نانی ماں ٹھیک تھی
ہاں وہ بھی ٹھیک تھی اللہ کا شکر ہے ہاں شکر اللہ کا دادو ٹھیک ہے
دادو بھی ٹھیک ہے
آپ کے گھر پہ سبھی ٹھیک ہے مما ٹھیک ہے پاپا
مما اور پاپا بھی ٹھیک ہے بھابھی کو تو آئز میں کچھ فرق نہیں ہو رہی ہے
پوچھنے والی تھی کیا ہوا پھر بھابھی کو فرق ہوئی کچھ
کچھ خاص نہیں تھوڑا سویلنگ آج کم ہے
یہی اوکوپل ہے نا یہی اوکوپل ہی لگاتے جاؤ اس کو تو ٹھیک رہے گا
ہاں یہ آئی میں ڈالنا ہے نا آئی میں
ہاں ہاں ہاں
ہاں
مجھے میں جب آئز انفیکشن ہوتی ہے نا تو میں یہ ہی لگاتی ہوں آئی میں ڈالتی ہوں بالکل آئی میں کیونکہ اس کو ہے نا وہ نڈل جیسا
ہاں
ہے نا وہ
ہاں ہاں کچھ
ہے نا اس کی وہ نوک جیسی
بالکل صحیح شبو کیا کر رہی ہے
وہ تو کل کی تیاری کر رہی ہے کل ہے نا ہم لوگ کو دعوت
ہاں اس نے بولا
ہاں تو اب آ جاؤ نا کیا سوچا آنے کا پھر تو اس کو اچھا ٹھیک ہاں
ہاں
ہاں اور کیا
ا وہ نہیں آئے گی
وہ تو اپنے گھر پہ ہوتی ہے نا اس کا چھوڑو میں اپنے گھر کا بولوں میں اپنے اینگل سے بول رہی ہوں
دیکھتا ہے
میں نے سوچا انڈی ہے تو آ جاؤ
نہیں کالی کہاں آؤں گی اب دیکھوں گی
اب کب دیکھو گی سٹر تھرسڈے کو تو اس کو گھر جانا ہے
ابھی ہے نا ٹائم اب کیا کیا پکایا
دیکھیں گے ابھی تو ہم نے ایک تو چکن بولس بنانی ہے اور چکن بنانا ہیں اور پنیر پکانی ہے اور یخنی بنانی ہے کیونکہ وہ اور تھوڑا بازار سے لائیں گے وہ تو اس میں بھی کچھ مطلب زیادہ نہیں کھاتے ہیں تو ج زبردستی اس کو کھلانا پڑے گا
چکن بالز نہا میں نے سوچے اسی پہ تھوڑا سا اسٹریچ ہو جائے گا بعد چکن بالس نا ایکچولی شبو نے ہمارے یہاں ہی کھائی تھی پہلے اس کو بڑی ٹیسٹی لگی تھی وہ
ہوں ہاں اچھا پوجا آپ ہاں اچھا پوچھا آپ نے بھی کیا کیا پکانا ہے یہ تو اوبوسلی اگر کسی کی دعوت ہوتی ہے تو ایسے پوچھتے ہی ہے کہ کیا کیا پکایا کیا پکانے والے نہیں شب وہ جاج ہی مل کر کریں گی کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے
ٹھیک
ہاں اور سناؤ
اور باقی سناؤ آپ چکن کے ساتھ کیا ڈالو گے
پیاز
اچھا ہم نے پکایا ایک دو ماما نے کریلا لائے تھے
اچھا
اس کو شاید میٹ ڈالیں گے ساتھ اور میں نے مجھے بہت من کر رہا تھا میں نے آپ کو بولا نا میں راجما کھاتی راجما کھاتی
ہاں ہاں
اب آج تھوڑی سی مجھے راحت تھی اب ماما نے بولا میں پھر آج راجما پکاؤں گی ایک سبزی مجھے نہیں ہے سب کو یہ ہو جائے گی ڈسٹریبیوٹ میں نے بولا ٹھیک ہے اب اس نے راجما بچاری نے ساتھ
اچھا کیا اچھا کیا
ہاں صوفیہ نہیں آئے گی
اور وہ کچھ دن اور بیٹھ ٹھے کی پھر آئے گی
نہ میں اس لیے نا میں نے سوچا دعوت کے لیے مت آئے گی
نہیں یہ تو اس لیے کہاں آئے گی اب اور بھیا کو بھی کل وہاں دعوت ہے شام کو فی الحال وہ باہر ہے نا اس کو کل اچانک جانا پڑا را شام سات بجے اس کو مال کی گاڑی خراب ہوئی تھی مطلب گاڑی خراب ہو نہیں مال ہی خراب گاڑی خراب ہوئی تھی اب اس گاڑی سے مال کو پالٹنا ہے دوسری گاڑی میں پھر وہ ساتھ ا وہ ادھم پور میں ہے
اچھا ٹھیک وہ کیا تھا تربوز
ہ ہاں میلن
اچھا خربوز آپ پہنچے ادھم پور
وہ تو رات کو ہی پہنچا نا
اچھا بچارا دوسری گاڑی کر رہے ہیں
ہاں پھر وہ آج شام کو نکلے گا وہاں سے تو انشاء اللہ کل صبح تک آں انشاء اللہ انشاء اللہ ایسے نا انسا آں تین اور کیا ایسے نا دماغ ڈسٹرب رہتا ہے رات بھر جب چلتا رہتا ہے کوئی ہم رات بھر اس کو فون کرتے رہے کرتے رہے پھر صبح پانچ ساڑھے بارہ بجے اس نے بولا کہ میں پہنچ گیا پھر صبح ساڑھے پانچ بجے میں نے پھر سے کال کی اس نے بولا ہم پہنچ گئے اب ہم مال پالٹی کر رہے تھے اب آج کا دن بھی یہی لگے گا تو پھر نکلیں گے رات کو مطلب شام کے ٹائم جس ٹائم وہ گئے تھے نا اسی ٹائم نے منڈی والے اور بھی کچھ لوگ ہیں وہاں بہت لوگ ہیں وہ
ان شاء اللہ حفاظت
آمین مطلب سب کو نا اپنی اپنی فر فکر ہوتی ہے اپ نو کی یہ اچانک جانا نہ بھیا کا صحیح نہیں لگتا
بالکل مجھے بتاؤ مجھے کیوں نہیں ٹاسکس آتی اگر سب
آئے گے کوئی بات نہیں آئے گے اب دے تو رہے ہیں نا کسے اچھا بسما کس کے ساتھ کر رہی ہے
ابھی بچاری کسی کے ساتھ ہی نہیں
وہ تو پھر نام بھی نہیں لے رہی ہے
کسی کے سر میں نے اس کو آپ سے پہلے ابھی فک بولا میرے بچے ادھر ہے میں نے مجھے انہوں نے پاگل کیا سمر وکیشنز ہے نابولا دی میں نے بول نہ بچاری تھی نا اس طح پہلے ہی دس بارہ دن اب بولی میں بولا تھا آ جاؤں گی رات کو اپ بولی نہیں آج نہیں آؤں گی کل آؤں گی رات کو
وہ کرتی ہے نا پاگل اس کو انا تھا وکیشنز میں ہی
اب بولی میں بچوں کو ابھی گیمنگ زون میں ڈالوں گی وہ گئی تھی کل بھی بیچاری گیمنگ زون میں اس کی چھوٹی نند ہے نا وہ وہی ہو تی ن وہ اس کو تو چار مہینے اداری ہو گئے
اچھا
وہ بھی پیچھے اس کے اس نے بولا تھا میں گیمنگ زون سے ہی کال کروں گی پھر اس کی نند اس کے پیچھے گئی تھی وہاں اس کو پھر سسرال میں تھوڑی اس کو نہیں ان کو نہیں پاتا ہے
اچھا ٹھیک
پھر اس بیچاری نے کیا ہی نہیں آپ ابھی بول رہی تھی میرا ہاتھ ہو جائے گا یہ فری تو میں کو گیمنگ زون میں ڈالوں گی دی میں وہی سے وہ کرے گی نا آپ کو اٹین جی اس بچاری اس نے اللہ کی قسم اگر اس نے مج جھے ایک کال نہیں کیا ابھی اس کو اب بھی ایسے ہی وہ تھرٹی ٹاسک ہیں وہ مائیکے اور سسرال میں بہت فرق ہے
ہاں اور کیا پتا ہے ہم نے کل کیا تھا رات کو نا ایک کال شبو کو میں نے بولا میں بستر کے اندر گھسوں گی تم بھی مطلب فین چل رہا ہے نا تو کوئی بات ہم اس نے بولا ٹھیک ہے دی کریں گے ہم نے کرنا اسٹارٹ بھی کیا پتا ہے عمر اور اذان نے کتنا شور مچایا وہ دو کھیل رہے تھے جیسے عرفان کھیلتا ہے نا زعیم کے ساتھ عمر کو بھی یہ ازحان اتنا مطلب وہ دو چیلا رہے تھے ہنس رہے تھے وہ کال نا
نہیں چاہیے کیونکہ ان دونوں نے اتنا شور اٹھایا اتنا شور
اچھا ویسٹ ہو مجھے بتاؤ ایک بار جب کوئی کال ہو تی ہے نا اگر اس میں کچھ ہی منٹس ہوتے ہیں وہ اس کو وہ ہو جاتا ہے
نہیں وہ کہاں ہوتا ہے
دیکھو جیسے نیٹ ورک
یہ بارہ ہاں وہ تو پھر ریجیکٹ یا پھر ان کی اپنی مرضی ہے اگر ٹھیک ہوگا کچھ پون مطلب منٹ زیادہ ہوئے ہوں گے تو دیتے ہیں اگر پوری خرابی ہوئی ہوگی تو کہاں سے دیں گے
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک باقی وہ ننیہال والے کزنس کے ساتھ نہیں کرتے ہو ابھی
فرنا وہ ابھی شفٹنگ کے ساتھ بزی ہے نا بچارے آب کرے گی اب رانی کرے گی اس کو بھی ہے دو آئی ڈیز میں ٹاسک کیونکہ وہ جب کل آئی کل آ نا اس کو گھر اسکو کل گھر آنا ہے پھر وہ اٹھے گی صبح پانچ بجے تو وہ اٹھتے ہی ہے وہاں پہ میں بھی اٹھ تی ہوں صبح سویرے تو پھر ہم صبح سویرے ہی کام کر لیتے ہیں ہاں ہم نے کتنا کام کیا ہے سوے
کے بھائی لاتے ہوں گے آہر باہر سے نمبر
ہاں اور کیا ادھر ادھر سے کرتے ہیں نمبر
مجھے کیوں نہیں پھر ٹاسکس آتی ہے
آئیں گے کوئی بات نہیں مجھے بھی ابھی دو تین کا پینڈنگ ہے دو کا
اچھی بات ہے باقی سب بڑھیا جہاجی کیا کرنے گئی مارکٹ
پنیر لانی ہے اس کو
اچھا پنیر لا نے
ہم نے ایک بار صبح لائی وہ کھٹی تھی وہ ہم نے واپس دی
ہاں ابھی ہے نا گرمی گرمی کی وجہ سے کھٹ
کل پاپا نے اتنی میٹھی پنیر لائی آپ مطلب گھر کے لیے نا پکانے کے لیے کل ہم نے ساگ اور پنیر بنائی تھی اتنا مزہ ہے اس میں لیکن آواز کھٹی تھی پھر جاجی نے پتا نہیں ک وہ آ گئی جی وہ اندر ہے اس نے ایذان کو بھی اپنے پاس رکھا وہ رو رہا تھا مجھے ایک اقرا ماسی کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہاں ہے نا بلی اس کی وہ اسی کے ساتھ کھیلتا ہے مطلب دور سے پاس سے نہیں
اقرا کو تو ابھی وکیشنس ہے اس کو بھی بولنا تھا کام کرو
ہاں وہ کرتی ہیں بیچ بیچ میں اس کو بھی ٹاسکس آئے ہیں وہ بھی کری گی
اچھا پھر میں ایک میں ہی لٹو رہ گئی
کوئی بات نہیں آپ کو بھی پھر بھی کیا مطلب ٹینشن ہے آپ کو آپ ہماری اٹینڈ کرو گی تو بات ایک ہی ہے
جب آپ نی آتی ہے نا تو تھوڑا اچھا لگتا ہے
ہوں اب اس کا ہم میں برابری کا ٹائم ہے دیکھو بسما کو کالز آ گئی آ گئی نا ٹسکس اب اگر اس کو ریسیو کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو وہ ضائع ہو جائے گی اب کیا فائدہ آیا پھر ٹاسکس کا تو اسی لیے
نہیں دیکھو جب آپ کو خود ٹاسک آتی ہے نا تو آپ کو اپنے ہاتھ میں رہتا ہے اس کو فون تھوڑا اس کو فون کرنا
چلو کوئی بات نہیں ان شاء اللہ آپ کو بھی آئیں گے بعد میں چلو اللہ حافظ